ب نام آپی کیا حال چال ہے تمہارے بب ہم بھی بس بڑھیا ہے اللہ کی میں ہے رہ ہم پہ بھی
ہ ہمارے یہاں پہ پہ بھی دیکھیے نا ابھی بچے ہے نا ویکیشن گر گیا ہے تو بس کچھ نہ کچھ نیا نیا نیا نیا کھانے کی فرمائشیں کرتے رہتے ہیں تو روز روز کیا ہیلدی فوڈ بناؤ یہ تو میری بڑی تکلیف ہو گئی ہے مجھے
وہ تو ہے ہی نہیں تو اگر ان کو کو گھر پہ نہ بنا کے دو تو وہ بازار سے جا جا کر کھاتے ہیں
جی ہاں صحی فرمایا آپ اپنے
ان سے کیا آتا ہے ان کی صحت کتنی خراب ہوتی ہے میں تو سوچتی ہوں گھر پہ ہی کچھ اچھا سا بنا کے کھلاؤں بچوں کو
جی ہاں صحیح فرمایا ماشاء اللہ آپ نے میں بھی آج کل یہی دیکھ ریک ہیلدی فوڈ م مطلب ا دھیان دو کے بناؤ کھانے میں
ایک تو بچوں کی اگر باہر کا کھاتے ہیں ان کی صحت بھی خراب ہوگی گھر پر ہم اپنے ساتفھ سب طریقے سے بنا کے کھلاتے ہیں ان کو
جی ہاں کیونکہ دیکھ ا جی سے صحیح بات کہی آپ نے دیکھیے نا کہ آج کل صحت کا خیال رکھنا بھی کتنا ضروری ہو گیا ہے
بالکل صحیح کہا تم نے اگر صحت ہے یا تو سب کچھ ہے صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس
ہوں جی جی صحیح فرمایا آپ نے صحت ہی سب سے پہلے ہیں جیسے کہ دیکھیے نا کہ ا ہلو ہاں جی دیکھیے جیسے کہ پہل پہلے میں باہر کا کھانا ہے نا بہت کھاتے تھے بہت مجھے بہت اچھا لگتا تھا لیکن پھر ہیلتھ کا یشو ہونے لگا سب پرابلم پرابلم ہونے لگی تو اب میں گھر کا بنا ہوا ہی کھانا پسند کرتی تو اور گھر میں بھی سب کو ہیلدی فٹ بنانے کی ہی کوشش کرتی ہوں کہ بچے بڑے سب وہی کھائے کیونکہ یہ گھر کا کھانا ہی بہتر ہوتا ہائے
وہ تو ہوتا ہی ہے دیکھو ہم گھر پر بناتے ہیں تو اس میں برکت کتنی پڑتا اللہ کی باہر سے لاتے باہر سے لاتے ہیں تو اس میں تو کئی بار تو دو جنوں میں ہی پورا ہوتا ہے اتنی دیتے ہی اتنا کم ہی وہ لوگ اور
جی جی جی اور گھر کا کھانا بہتر ہوتا ہے اس میں دیکھیے سف بھی ہوتی ہے اور پوشن بھی ہوتا ہے ہیلدی کھانا اب گھر پہ ہم بنات
بالکل اب گھر پر ہوتا ہے ہم صاف ستھری سبزی بناتے ہیں بازار والے پھر سڑی گلی سبزیاں بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں ہم کو کیا پتا ہم کون سا دیکھتے ہیں ہم نے تو صرف سنا ہی ہے کہ وہ صحیح سبزیاں کئی یوز ہی نہیں استعمال ہی نہیں کر کہ
جی جی جی صحیح فرمایا تو آپ کون سی کون سی ہیلدی سبزیاں بناتے ہیں تھوڑا بتائیں گے مجھے تھوڑا فوڈ بیل تو میں بھی تھوڑا ایڈ کروں
چیلا بناتی ہوں میرے کو تو بہت پسند ہے ناشتے میں بنا کر کھانا
جی ہاں یہ تو مجھے بھی بہت پسند ہے
رات کو بھگو دیں ہیں اور اس میں خوب ساری سبزیاں ڈال کے پھر بناتے ہیں بہت ہی سواد بنتا ہے اور اس میں ہیلدی بھی دیکھو کتنا ہوتا ہے ساری سبزیاں ڈال دیتے ہیں ہم تو
ہوں ہوں
اور یہ ہو ہے آئل بھی کم لگتا ہے ہے بازار میں تو پتا نہیں کیسے وہ اتنا سارا سارا گھی مک کھن لگا لگا کے بناتے ہیں
ہوں جی جی آپ نے یہ بات تو صحیح فرمائی میں بھی دیکھو مونگ کا چلا بنا دیتی ہوں پنیر کے پراٹ بنا دیتی ہوں یہ سب ہی بناتی ہوں اور جیسے آپ نے کہا آئل کا کم استعمال ہوتا ہے یہ بات تو آپ نے صحیح تو یہ سب جب بناتے ہیں ہم اس آئل کا بہت ہی کم استم اور آئل تو صحت کے لیے بھی ہانیکارک ہے
ہم تو چلو پھر بھی یہ ہوتا ہے گھر بناتے ہیں تو دیسی گھی یوز کر لیتے ہیں بازار والا پتا نہیں کیسا استعمال کر رہے ہیں کیسا فنی کر رہے اور پھر وہ اس سے تو بچوں کی ہیلتھ یہ دیکھو کتنی خراب ہو رہی ہے آج کل کے
ھر مطلب زیاد تر تو دال سبزی سلاد اور روٹی بنا بنان کھانی چاہیے اور موسمی فھل کھانے چاہیے سلاد تو روز روز کھانے ہی چاہیے وہ تو میں کرنی ہی چاہیے سلاد سے کیا شریر کو وٹامن ملرنس ملتے ہیں
نہیں وہ تو دیکھو یہ سب چیزیں جوتی ہیں یہ تو ہم بریک فاسٹ میں صبے کھا لیتے ہیں باقی تو رات کو تو روٹی دال روٹی
جی جی صحیح فرمایا آپ نے اور اور نا پانی بھی بھر پ پ ماتا میں پینا چاہیے شریر کے لیے بہت
بالکل ٹھیک کہ تم نے اب تو گرمی اتنی پڑ رہی ہے تنی گرمی میں تو پانی جتنا زیادہ ہم پی ہیں اتنا ہی ہماری صحت ک
اچھا ہوتا ہے جی جی جی آٹھ ے دس گلاس تو پانی روز پینا ہی چاہیے
بالکل بالکل اپنی دیکھو ہمیں اپنی صحت کا خود ہی خیال رکھنا پڑے گا
کے بچے دیکھیے نا جنک فوڈ کو بہت زیادہ پسند کرتے یہی تو میری سب سے بڑی پریشانی کھ جیسے دیکھیے پیزا برگر چپس یہ سب ک کتنا انہلدی ہوتا ہے صحت کے لیے کتنا ہانیار کارک ہوتا ہے پھر بھی بچے چ
میں تو کیا کرتی ہوں پیزا بھی گھر پہ بنا کے دے دیتی ہوں بچوں کو آٹے کا اس سے کیا ہوتا ہے سبزیاں بھی کھا لیتے بچے اسی بہنے ہیں اور ویسے بھی کتنا دیکھو بچوں کو سواد بھی ہو جاتا ہے تھوڑا سا
جی جی جی بچے کیا ہمیں بھی سواد مل جاتا میں بھی اکثر پیزا گ پہ ہی بنا دیتی ہوں اور ہلو
ہیں کہ گھر پہ چلو جو چیز دیکھ کے ہم بنا سکتے ہیں کئی بار تو ہم موبائل میں یوٹیوب میں سرچ مار کے بنا لیتے ہیں
مطلب ایسا ہے کہ باہر کا کھانا بھی ٹھیک ہے چلو کبھی کھا لینا چاہیے چاہے جیسے مہی میں ایکد بار ہو گیا کبھی کبھار ٹھیک ہے روز نہیں ہر چیز اپنی ا ہاں جی ہ ہر چیز اپنی احتیاط سے ضروری لینا چاہیے
بالکل دیکھو احتیاط بورتیں گے تبھی ہماری صحت اچھی رہے گی اگر ہم وہی روز روز بازار کھاتے رہیں گے تو ہماری صحت بھی خراب ہوگی اور پھر دیکھو ہم اور پ ہی نہیں اپنا دھیان رکھ رکھیں گی تو پریوار کا کیسے رکھ
جی جی جی صحیح فرمایا آپ نہیں مطلب ہم ہی ہمارے شریر کا دھیان رکھیں گے تو ہی ہمارے ہم ہم بھی ہمارے بچے اچھے شوہر والدان کا سب کا خیال رکھ سکتے ہیں جیسے دیکھیے میں تو روز بچوں کو ہے نا س میں اوٹس اور دودھ یا انڈے
نہیں صحی کرتی ہو بالکل میرے بچے بھی انڈے تو نہیں کھاتے بٹ یہ ہے کہ چلو وہ یہ کھا لیتے اوٹس وغیرہ کا لیے ہیں فروٹس بھی کھا لیتے ہیں میں تو پھر تو یہ اللہ ہلکا سا بنا دیتی جیسے اڈلی وغیر بنا دی
جی ج جی جی جی کھا بھی لیتے جی جی یہ تو صحی فر مم ب بھی ایسا ہی کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ کوشش چلتی رہتی ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا کچھ ہیلدی ا کھلا دے ایسا اور وہ سوکھے میوے بھی تو صحت کے لیے کتنے فائدے مند ہوتے
بالکل ٹھیک ہے تم نے وہ تو رات کو بھگو دو تو ب بچوں کو صبح کھلاؤ ان کتنا ان کی صحت کے لیے اچھے ہیں فوٹو
ہاں ہاں نہیں نہیں صحی فرمایا اپنا میں بھی جیسے کہ یہ اپنے سوکھے میں ہو ہے بادام کھجور اخروٹ یہ سب مطلب صحت کے لیے بھی اچھے ہے تو میں بچوں کو کھلاتی ہوںا رمضان میں تو کھجور کانا بھی ہ کتنا ہوتا ہے نا سنت ہوتا ہے ہاں تو ویسے ہی کافی ارجا بھی ملتی ہے
اور پھر سارا دن یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ کھا نہیں ہوتا تو اس سے تھوڑا سا ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو بھی ارجی رہتی ہے شریر میں سارا دن کچھ نہ کھائیں تو کھجور وغیرہ اچھا سا ڈائٹ لیں گے تبھی ہم وہ رکھ پائیں گے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
ہوں نہیں آج کل تو بٹ کتنا اسکولوں میں بھی ہیلدی فوڈ کے لیے کتنا زیادہ باتا بچوں کو سمجھایا جاتا ہے اسکولوں میں بھی ٹیچرس بھی اتنا مطلب بتاتی ہیں کہ آج لے کے آنا ہے کئی اسکولوں میں تو چھوٹے بچے جوک کھانا بھی وہیں دیا
وہیں دیا جاتا ہے مطلب دیکھو یہ اسکول والے اپنا فرض نبھے ہی ہے پر ہمیں بھی ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے چ نا ہری سبزیاں زیادہ کھائے جیسے پالک میچی بروکلی اور یہ سبزیاں مطلب شریر کو طاقت بھی تو دیتی ہے نا کلن تھوڑا مشکل ہے پر بنا کے بچوں کو کھلا دینا ہی چاہیے
پالک بچے ویسے نکھاتے تو ہم کیا کرتے ہیں پالک کی پوڑی بنا لی پالک کا آٹا کر ان کے روٹی بنا لی اس سے بچے خوش ہو کے کھا لیتے ہیں بچوں کو تو ویسے پالک کا ساگ کھا لو تو وہ اتنا نخریب دکھاتے ہیں
جی ہاں کھائیں گے ہی نہیں صحیح فرمایا اور اس میں پالک پنیر بنا دو یا پنیر کے پراٹھے بنا دو تو بچے کھا لیتے ہیں
تب خوش ہو کے کھا لیتے ہیں ایک دم پرونٹھے تو ویسے ہی بچے خوش ہو کے کھاتے ہیں
تو سوپ بھی بنا دیتی ہوں سوپ بھی ہیلدی ہوتا ہے نا خاص کر کے اپنی سردیوں میں تو
بالکل سبدیوں میں تو سبزیاں ہی اتنی اچ اچھی ہوتی کہ سوپ بناؤ ساری سب کیا ڈال کے اور ایک تو ہیلدی بھی کتنا ہو جاتا ہے اور مین ہوتا ہے میںیس سردیوں میں سبزیوں بہت زیادہ مل جاتی ہے ہم لوگوں کو
نہیں میرے گھر میں تو ہے نا یہ چینی کھانے کی بڑی سسیا ہے سب کو اتنا میھا پسند ہے نا میں اس سے پریش ان ہو گئی ہو ہر روز اچھا کھے کی اتنی مطلب فرمائشیں کرتے رہتے ہیں نا کیا پوچھو ہی مت اور زدہ زیادہ میٹھا کھانے کی تو مطلب
تم چینی کی جگہ وہ کانڈ یوز کیا کرو نا وہ زیادہ صحی رہ
جی جی میں نے وہ کیا ہے میں نے گڑ کا بھی استعمال کرنا شروع کیا ہے چینی کی جگہ پر
ہاں گڑبی تو چلو ہماری صحت کے لیے اچھا بالکل اچھا ہے وہ تو وہ تو چلو بچے تھوڑا بت کر دن میں کھا بھی لیتے
ہاں اچھی بتا ہے تو اس لیے میں میٹھا تو ابھی اوائڈ ہی کر رہی ہوں ایسا اور پت ہے ہیلدی فوڈ کے ساتھ ساتھ ہے نا ہمیں اپنا شریر کا دھیان رکھنے کے لیے ایکسرسائز بھی اتنی ہی ضروری ہے صرف کھانا کافی نہیں ہوتا نا باڈی کو تھوڑا ایکٹو رکھنا بھی بہت
بالکل ٹھیک تھا نہیں اچھی بات ہے ت سے بات کر کے بہت اچھا لگا س پ پتا لگیا مجھے بھی کہ تم بھی کیا کیا ہیلدی چیزیں بناتی ہو اپنے گھر میں
جی جی جی ٹھیک ہے چلیے اللہ حافظ اللہ حافظ اا